وعلیکم اس سلم مجھے پہلے بہت ہی گمت یہ ویکسین کیا ہوااز نائبرییا
نہیں نہیں
تر کوئی گ چ تو بولو
ہاں بو آپ ٹھچ سے
رہ کا فنا
بس بڑھیا
آج کیا کر رہے ہو کیا بنایا آج کیا بنایا دن کے دن میں
مما نے آج بنایا ہم ایک دال تھی رات کو وہی ہے دن میں اور مما نے کدو لایا
چلو اچھی بات ہے
ہاں آا انسان پریشان ہو جاتا ہے کیا پکا ہے کیا میں
مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں خود پریشان ہو جاتی ہوں روز روز یہی بول کے کہ میں کیا بنا لوں میں کیا بنا لوں اور وہ مجھ سے کوئی بولتا بھی نہیں ہے پھر جب کھانے بیٹھتے ہیں پھر بولتے یہ کیا بنایا یہ کیا بنایا
یہ عادت ہے ان کی ہمیں بائی یہی کرتا ہے اس نے ہمیں پاگل کیا ہے
ب بول کرو ن کیا بنا ہوو سیں
ان کو صرف د ہوں دال چاہی
بس ڈان ہونی چاہیے باقی کچھ ہو یا نہ ہو
وم ب ہمیں چھوٹی بہن کے پیپر چل رہے ہیں وہ بھی آئی اسکول سے
پانچاں بج سس
ٹرم کے
میںسے ایک کہ اسکول میں
جو لوکیلٹی میں ہے نا
ہاں میری کزن ہے
اک ہاں وہی
چلو اچھی بات اصل میں پتاہ ہے میں نا کل بچوں کو پکول بھیجنے کی سوچ رہی تھی
اچھا
اور میری نان بھی مجھے فنس کر گئی تھی
ہاں
ور گ سے آج بھی گس نہیں وہ یہ پھر میں نے پتاہ اتا ستاہ کیا ہو یہ سے
ہاں
تو ای پر کا مجھے کسی نے بولا وہ انٹرنیشنل اسکول ہے وہاں الامک کچھ بھی نہیں ہے
ایک
تو پھر میں نے معال ہےائے گا کی
ہاں
مائی مجھے کزن نے بولا وہاں میری کزنر دھپ سو
ہاں
مشر ہے اس نے کہا یہاں بھی نہیں ہے پھر اس نے مجھے سجیسٹ کیا ہے کہ اس نے بو یہ اسلامک گلوبل ہے
ہاں
وہ دیکھ لو آپ
نہیں وہاں نہیں بھیجا بول رہے ہیں کہ وہاں کچھ مسئلہ ہے وہاں کا
کیا
بول رہے ہیں کہ وہاں کچھ پرابلم ہے وہ وہ کچھ بھت ووت ہے
سش میں اب تو میں نہیں بھیجوں گی مطلب مجھے دماغ میں ہو گیا اگر نہیں بھی ہوگا میں نہیں بھیجوں گی
ڈر ڈرتے ہیں بچے وہ یہ
میں نے وہاں بھی بات کی وہاں بھی میں نے بندیفو بھیجا
آاں
تو اس سے بعد آ کے ابھی ان کو ان مہینے اسکول بھیجو
ہاں
تو پھر یہ نا جیم سے بھیجو پھر ای اوک گرمی ہوگی
ٹھ وہ ہے نا وہ پری کینڈل وہ جو وہاں پہ نکلا ہے
آپ کہاں اپ لوٹی بھیجنا اب تو اتنا کیوں نہیں چیزیں بیجنا
اچھا ٹھیک
بب تو وہاں سے ایک سال ہی گایا ہے بس
مجھے کھانا رھینے گھر و بلا رہے بولے آ جاؤ کھانا کھاؤ اوپر سے مجھے بو بھی ایک دس ہو گئی کیا بول رہے ہو
اھ مجھے تو گیس ہی بد کرنا موڑی گیس ب
اور نے مز جلا دیا
جیننا نہیں ہوگا ج ت نجو تھ نا ہار ہوا ہوگا کو بالکل بھی پسند نہیں ہے وہال والا کو بتبیہ ہی نہیںائ
ہاں
میں نے کہا وہ نیچے سے ہار گیا ہوگا اور جو ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے پھر کھانے کے لی
ہاں ہاں یہ لوگ لڑکے لوگ نہیں کھاتے ہیں
اور کیوں وہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ سے
نہیں مجھے اچھا لگتا ہے وہ نیچے والا کھانا
ہم تو کھاتے ہیں سبھی لوگ
ہاں اور بتاو باقی کھر
وا کہ اس کے نپ
مجھے تنی کھانسی تھی پھر میں نے ماما نے لائی تھی دوائی آپ کو پتا پھر میں نے جب وہ کھائی نا سرپ نا کاف سرپ میں کل پورا دن بےیہوش تھی بیہوشی کی حالت میں ہاں
پیر بھی کی ہ
ہاں
ی ہوتی مجے چیوری ہوتی ہے
آپ کی آواز کاٹ آ رہی ہے
میں نے کہا مجھے شو دن ہوتی ہے آپ نے پھر بھی پیلی
وہی نا مجھے بھی وہی ہوتا ہے نا شیورنگ ہوتی ہے نا
کیا کہہ رہے ہو
مملا وہی مجھے بھی ہوا نا کل
ہاں اور کیا اتے پرابلم ہو جاتی ہے میر پاپا اتنا ڈرتا ہے مجے بھا دنے سے
دیکھو میری بہنیں اور میری کزن آپ اس میں جھگڑا کر رہی ہیں ایک دوسرے کے بال نوچ رہی ہے
کیوں
یہ ہوتی ہے نا پاگل بیچ بیچ میں
یہ کون سی کزن ہے آپ کے وہاں پہ
ا وہی نا جو ہمارے ساتھ رہتی ہے
اچھا اچھا
اس کی مما ہے نا وہاں اس کے گھر والے
ہاں ہاں
یہ یہیں پہ نہیں گئی وہاں
کیوں؟
ی ہے اسکول کیا ہو گیا آپ لوگوں کو
مجھے بولو گی آ وہ پھر آئے تھے آپ ہممی
بوا ہاں وہ آ تھی ن وہ
ب رہ
ہل آپ کی آپ کی آواز کاٹ آ رہی ہے ہلو
ہاں
کیا بول رہے ہو آپ
آپ نے کہا نا وہ شاید اڈڑ رکیں گے جب وہ وہاں جائیں گی ڈھاور پہ
پھر ہمیں ہوئی نا یہاں سے اس کی ڈیتھ پھر وہ یہیں وہیں پہ تھے پھر چ تین دنوں وہ وہاں آئے پھر وہ وہاں گھر گئے
ابو دونوں آئی تھی
ہاں ہاں دونوں آئے تھے
چل اس وت صحیح ہے
ہاں پھر وہ مت بیٹھتے ہی لیکن پھر آپ نے دیکھا نا یہاں سے پروابلم ہوئی
ہاں ہاں ہو گئی تو پرابلم تو تو یہ یہنا باڑا
یہ مما کا سب سے بڑا بھائی تھا
آ تو تو ب ہے
ہاں سب سے بڑا اتنا بڑا نہیں میں بتاؤں گی نا آپ کو اتنا بڑا نہیں تھا لیکن آپ بیماری کی وجہ سے
ہو گیا تو ہاں ہاں ہاں ہاں
میں آپ کو بعد میں اس کی پک بھیجوں گی نا آپ خود دیکھنا
مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے دیکھا بلا لیکن مجھے یاد ہی نہیں ہے کون ہے
ہاں آپ نے ہزار رپ دیکھا ہوگا میں نے بھیجا آپ کو واٹسپ پہ آپ بد چیک کرنا
ہاں جی بس بولیے
ہاں اور باقی
بہت شکریہ گا میں تو اوپر والا پسن د رہی تھی یہ تھی نا پرسوں سے یہی تو ایک والا جو ان میں ہے نا وہ وہ کھا تھاا کیا بولتے ہو اس کو ہاں اسے پورا جا کیا
کیاسائی
میں نے کہا یہ والا ہے میں تو جانتی ہوں تو یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے
ہاں ہاں یہ بچارا دوائیوں کی وجہ سے بوڑھا لگتا تھا تھان تھا نہیں مرنے لائق
ہ ہ ب
اب کیا کر سکتے ہیں اللہ جو چاہے گا اس کو کو نہیں ڈال سکتا
وہ وہ دس ہے چھوٹے اور بڑے آپ نے تو دیکھا خود تو پتا ہے ہمارا
ہے ہی نا کیا کر سکتے ہیں بس کٹ رہا ہے دن دن
تو صبح انسان چھڑکیا کھولتا ہے نا
ہاں
شام کو واپس بند کرنی پڑتی ہیں
شام کا موسم
ا کتنا عجیب ہوتا ہے کتنا گندا لگتا ہے اتنی گند م جی ہے نا ابھی میں چھڑکیاں کھول رہی ہوں کام کر رہی ہوں
ہی
شام کو پ واپس ویس تو
یہ ہو جاتا ہے ان دنوں یہ جب بارش گرتی ہے تو گند اٹھتی ہے ہر جگہ ہر سائڈ سے خاص کر باہر سے کیا ہوتا ہے
مشین باہر سے ہی نا بہت زیادہ ہوتی اورو اندر بھی گھر جیسا ہو
آپ کو پتا ہے ہمیں یہ ہے نا کھڑکیاں ہمیں ان پہ بیڈس ہے براؤن کلر کا کلر کرتے ہیں ان کو
ہاں
اگر مطلب صبح دیں گے نا دس بجے ان کو کریں گے نا پہنچھا ایک بجے آپ دیکھو گے آپ بولو گے شاید انہوں نے کبھی نہیں کیا ہوگا پہنچا
نہیں نہیں ہوتا ہے وہتا باہر سے تو ہوتا ہے
اوپر سے ہمارے مکان ہے نا روڈ سائڈ پہ
اور کیا یہ تو زیادہ ہی مشکلات ہے مھے بولو اب آپ کو کھانا کھانا ہے پہلے
ہاں پہلے میں کھانا کاؤں گی تو پھر اس کے بعد ہم کریں گے کنٹینیو ٹھیک ہے
کوئی بات نہیں نہیں
ہاں چلو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
چلو کھاؤ آپ کھانا پھر مجھے کال کرنا ٹھیک ہے
اوکے اوکے اوکے چلو ٹھیک ہے